ہیلو
ہاں ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
فلی چلیں
ہاں
سب ٹھیک بھی جالس
ہاں چائے تو پی
بچوں خود ہیچ آۓ گا
نہیں وہ ابھی سو ہی ہیں وہ ان کو ایک دو گھنٹے ہو گئے سو کے تھک گئے تھے ہاں
آج بہت زیادہ گرمی تھی
بہت زیادہ
ہاں شاہرہ کو بھی کام آیا ہے
اس نے کی کوئی کال
میں اس کو کہا آتی میں نے اس کو بھی فون کیا میں نے کہا چیک کرو اس نے مجھے اسکرین شاٹ بھیجو اس کو آئی ہے کام اب مسئلہ ہے نا ہم زیادہ کالز ریسیو نہیں کر پائیں گے آپ دیکھ لو نمبر اگر ملے تو ایک نمبر پہ وہاں سے ایک تین کالز ہی ریسیو کرتے ہیں شاید ٹھرٹی کر سکتے ہیں ریسیو ایٹی ہمیں ہماری کیا بیسٹی پھر کم ہو جائے گی نا وہ کتنوں کے کالز لے لیں گے پھر
ہاں یہ پھر دکھتا ہے کہ ایٹین کالس ہو گئی
وہ جب میں میں کروں گی نا آپ کو کال اس کو چڑھ جائے گا دا رسور ہز ریسوز ون ایٹی منٹس آیا سمجھ آپ کو نہیں مجھے پتا چلے گا ویسے ہی آپ جب مجھے کال کرو گی آپ کو دکھے گا دا ریسیور ہے ریسیو
پھر اس پہ نہیں وہاں کی کال آتی ہے دسیی مینس انسان کم ہی کر پاتا ہے ڈائن سے زیادہ
اچھا ٹھیک
سمجھ
ہم ایک نمبر پہ کتنی کالس کر سکتے ہیں
یہاں سے ٹھرٹی
میں اگر کہہ رہی ہوں اگر ٹاسکس مجھے تھرٹی آئے میں تمہارے ساتھ کتنی کالس کر سکتی ہو
ٹین ٹین ٹین ایک پہ ٹین
اچھا ٹھیک
وہ بھی اس کا بھی دھیان رکھنا لیکن ہمیں ابھی ٹین نہیں ہوئی
ٹھیک
ہاں اور باقی چھ مجھے بیٹی کو نا بہت بال آئے تھے ہم نے کل اس کو نائ کے پاس لیا تھا نہیں بیٹھی پھر میں نے اب پاپا گزار پار کیا اس نے نائی بھیجا تھا
ہاں
اس کو پتا ہے میں نے کہاں کٹائی کی
کہاں
واٹر ٹب میں
اچھا کیا
ہاں اس اس کو بہت جنگلی بال ہو گئے تھے اب رکھا ادھر ٹپ میں اب نہاؤں گی اور آکھیں ڈالے تھے وہ ماما کے کمرے کے دو شیٹس ڈب میں ہاں
آپ کا کام اب میں کرتی ہوں
ہاں مجھے آپ سے بھی زیادہ دالا
ہاں مجھے پتا ہے لیکن مجھے اللہ کے قسم آپ نے بولا تھا نا اکھٹے دھوئیں گے میں نے بولا آپ کو لوور لائن پلسنٹا ہے پھر آپ کو دکھے یا نہ دکھے اب ایک دو پانچ چھ دن کے بعد وہ نی
آپ کب جانا ہے ان کو مخدن صاحب جانا ہے
شام کو
اچھا ٹھیک میں نے بولا تھا عمر کو ہم بھی جاتے بولا تھا میں دیکھوں گا میں نے بولا ہم بھی جاتے میرا بھی بہت من تھا اس نے بولا میں دیکھوں کھوں گا اگر مجھے ٹائم ملا تو ان کو زیادہ شام کو جانا ہے ناں ہمیں یہاں سے کافی دور ہے
باقی ٹھیک
ہاں بس ٹھیک
آج بہت زیادہ ہیومیڈٹی تھی
مجھے نہیں پتہ میں نہیں آج باہر نکلی زیادہ
آپ کو کہاں لگے گا آپ اے سی میں بیٹھے ہو
میں نہیں اے سی چھوڑتی ہوں
کیوں
مجھے مائگرین ہوتا ہے اے سی سے
اس سے ہٹییوں سے درد ہوتا ہے
نہیں مجھے مائگرین ہوتا ہے اس سے میں زیادہ ہی پرابلم ہوتا
یہ بھی سو ہے ہلو اس کو اس سے نا ہڈیوں میں درد ہوتا پرسوں گئی ناں ب پاپا کے ساتھ ڈرم لانا اس کو بھی وہاں اے سی لگا کے تھا اس نے وہاں سے پھر بولا میں زیاد پاپا نے اس کو بولا آپ لوگ کیوں نہیں اے سی میں بیٹھے ہو
ہاں
اس نے اس کو بولا بولا یہ مجھے ہڈیوں میں درد ہوتا ہے اس چیز سے ہوتا ہے مائیگرین ہوتا ہے
مجھے ہوتا ہے میں مجھے میں ہوں ناں مائیگرین پیشنٹ مجھے ہوتا ہے آئی میں پہ
حیدرآباد میں ڈینگی ہوا ہے پتہ اس کو کتنا لگ گیا آج تک
کتنا
ون لیک ایٹی تھاؤزنڈ
باہر کی ہی پروابلم ہے ناں
اس کو ناں پلیٹ لیٹس اس سے کم ہوگئے اب ڈاکٹر نے بولا ہے یہی خطرہ ہوتا ہے اس کا باہر ہوتی ہے ناں انڈیا ہے ن ڈرٹی کنٹری ہے انڈیا
ہاں
یوژولی مجھے لگتا ہے کشمیر از اونلی سی انڈیا میں جو ناں جہاں یہ اللہ نہ کرے گندی بیماریاں ہوتی ہیں
باہر ہوتی ہے ڈینگو
ہاں آپ کو کی تھی پھر شیزا نے کوئی کال
نہیں وہ آن لائن ہی نہیں آئی میں نے اس کو ف میسیج کی تھی
اچھا آپ نے اس نمبر سے کس کس کو کال کیا اور
مجھ پتا ہی نہیں آؤ بس
تیسرے تیسرا بھی ڈھونڈنا تھا کوئی کروں شاعرہ کو تیسرا
پتہ نہیں وہ آئے گی بھی کی نہیں
ہاں میں نے اس کو ابھی بولا تھا وہ اس نے بولا اب آپ اب وہی کر رہی ہیں فون وہ بولتی ہوگی کرو مجھے کال بہتر ہے پہلے ہم ہی یہاں سے کو کرے میں نے آپ کو بولا نا ریسیور پھر ریسیور پروابلم ہو جائے گی آیا سمجھ آپ کرنا اس کے ساتھ ہی اس
اگر کوئی نمبر لاؤں گی میں وہ پھر لاگ آؤٹ کرتے لاگن کرتے اس کو پھر سے پاسورڈ لانا ہوتا ہے جب لاگ آؤٹ لاگ ان کرتے
جی میں آپ کو میں پہلے کر دی تھی وہ عرفان اور اس کا لاگ آؤٹ پھر مجھے روبی نے بولا وہاں ایڈ اکاؤنٹ ہے نا
ہاں
وہاں پہ ایڈ کر کے رکھو پھر خالی یوزر پہ کلک کرنا ہے ایکچولی آپ کو پتا ہے مجھے کیوں آئی تھی تھری ہنڈریڈ ایٹین روپیز
کیوں
میں نے عرفان کے نمبر پے کی تھی رسیو پانچ آٹ کالز لیکن مجھے اس میں مل ابھی نہ ٹاسک آیا نہ کچھ نہ اس میں پیسہ ہی آیا وہنا مجھےبھی آتے چھ سات سو روپئے موزاہ کی پتا نہیں اس میں نہ پمنٹ آئی تو ہی نہ آئی ہے نہ ٹاسک آئے ورنہ میں تب آپ تھی نا ادھر جب میں نے وہ اس کو دیا یاد ہے پھر نہیں آتی ہے ہاں میں ڈونڈوں گی کوئی ایک دم
پ
کہ اس نمبر پہ
اچھا ٹھیک
اس پہ تھری ہنڈریڈ ایٹین ا میں نے وہ ایسے ہی رکھے ہیں میں سوچا اس کو ڈالوں گی
امر کو ہے پروابلم اب فیمیل میل وہ اس لیے بول رہا تھا پھر میں دوسرا نمبر دوں گا پھر آپ مجھے اس پہ کال کرنا
اس کو کیا ہو جائے گا اس کو دس کال آپ کر سکتے ہو اگر ایک وہاں سے میل ہوگا فیمیل ہوگا مگر اس کو جو وہاں سے ڈائل کرنا ہے نا
ہاں
اس کو ہی میل کو ہی کرنا ہے ریسیو وہ کر سکتا ہے فیمیل کا
وہہی
ہاں پھر آپ کی ہوئی بات شاعرہ سے اس کی بیٹی کی طبیعت کے بارے میں
ہاں وہ بول رہی تھی پھر مجھے ڈاکٹر نے بولا کہ فیور کی وجہ سے ریشز ہو گئے
مجھے تو نہیں لگتا ریشز تھوڑی ہوتے ہیں فیور کی وجہ سے
وہ بہت مانتے چکن پاکس وغیرہ کچھ
ہاں ممی بول رہی تھی میں جاؤں گی کل صبح نظر دینے
وہ بول رہی تھی اسی خوشبو کے بارے میں
کیا
عورت اس کی سسرال والے کیسے ہیں
کیا کچھ کیا انہوں نے
نہیں بول رہے ہیں اس کو بھائی بول رہا ہے میں اس کو مار ڈالوں گا
ٹھیک بچوں کو کی تیاری شیاری اسکول جانے کی
ہاں ان کو بھی تیاری کرنی ہے
مطلب کچھ لانا مت ہوتا ہے اس کو بیٹی کو تھوڑا پتلا کر ڈلانا تھا ٹیونی کے لیے
نہیں ملے گا وہاں پہ موٹا ہی ہے
اس کو تو بچاری کو بہت گرمی ہوتی ہوگی اس سے
میں بولتی اس کو ایکسٹینڈ ہی کردے چٹھیاں
ایکسٹینڈ نہیں ہوگی ان کو تو کتنے دن ملی
ففٹین ڈیز
تو مجھے لگتا ہے اس سال فف مارنہ ٹین ہی ملتی تھی پھر یہ ایک دو دن ایکسٹینڈ کرتے تھے لیکن انہوں نے آج دی نا ڈائریکٹ ففٹین ڈیز
ہاں
منڈے جانا ہے
شاید منڈے ہی جانا ہے
پھر آنا سیٹرڈے رات کو
دیکھو گی
ہاں آنا پرسوں بھی پتل پتھل مچ گئی
دیکھوں گی
اور وہ رحمت وحمت ٹھیک ہے
ہاں وہ اندر ہی بیٹھی ہوتی ہے اس کی ماں بو کہیں جانے ہی نہیں دیتی ہے بولتی ہے اس کو نظر لگے گی
اچھا نہیں آدے کےنے سپرسٹیشیس ہوتے ہیں
بہت ہے
اتنا نہیں ہوتا ہے کوئی سپرسٹیشیس
گیمنگ سینٹر والی بھی بولتی ہے مجھے یہ دماغ کھاتی ہے
آپ کو پتہ جب ہم گئے سو اس کے ساتھ سورا
ہاں
اس نے کتنا دماغ کھایا وہاں اس ڈاکٹر کا کنفیوز کیا اس ڈاکٹر کو بھی
وہ اب نارمل ہے
اس کا ہسبینڈ آتا ہے وہاں
نہیں اندر نہیں آتا ہے باہر ہی آتا ہے بس
پھر یہ جاتی ہے باہر
ہاں
مطلب اس کا کیا ریزن ہے دیکھو میں ہوں میں بھی نہیں وہ ریزن ہوتا ہے کوئی نہ جانے کا آپ تھے ریزن ہوتا اس کا کیا ریزن ہو تا سسرال نا جانے کا
کام نہ کرنے کے بہانے
اچھا ٹھیک
یہاں پہ اس کو م ا یہ میڈ اس کی بیٹی کے کپڑے بھی دھوتا ہے اس کے بھی کپڑے دھوتا ہے اس کہ بیٹی کی گند اٹھاتا ہے اس کی بیٹی کو کھیلنے لیتا ہے یہ خالی دن بھر بیٹھی رہتی ہے
اچ کام چوری
ہاں
ٹھیک ٹھیک
اور اس کو وہاں پہ اتنے ایش ویش مت ہے اس کو مت پتی لاتا ہے وہ فروٹس وغیرہ اسکو کھانے پینے کی
ابھی آپ بچاری کی بہن بھی نہیں ہے آپ لوگ بھی نہیں ہوں یہ ہوتی ہوگی دن میں مست اس مہارانی کی طرح چلو اللہ اس کو ہدایت کرے چلو اللہ حافظ مجھے لگتا ہے کرو اب آپ ایک مجھے کال وہاں سے
ٹھیک ہے